تو مبارک ہو
مبارکا ہم براکا مجھے نہیں ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو ہو رہا ہے چلو
اس
آپ کی قسمت اور سناؤ آپ ٹھیک ہو میرے دو ہو گئے غلط ایک بات بولو میں در بدر کیا اچھا مجھے بتاؤ آپ کچھ بول رہے تھے
قسم
اوں کیا بول رہے ہو
آپ کو بھی کچھ ملے گا چھوٹا بھوٹا چھوٹا موٹا آپ کو بھی ملے گا ختم کام اس میں اس میں یہ لاسٹ والا ہے لاسٹ والا ہے یہ نہیں ابھی مطلب ابھی پانچ ہے پہلا ٹائم آیا اسر پہ مجھے اللہ کی آج ٹن جلائی ہے نا پرسو پرسو
آپ نے کب ڈاؤن لوڈ کیا
یہ ٹائم آ سے نا ریسیوڈ کالز اسکا
کب
آیا سامج وہ پلا والا مجھ نا اس کو مطلب ٹو سکسٹی سیون آیا ٹو سکسٹی فائیو آیا وہ آیا مجھے بک بینک میں بھی لیکن آپ ڈیٹ نائن جولائی ٹن جولائی چڑھ رہا ہے لیکن تو بھی پیڈ ٹو بی پیڈ یہ مت کچھ فراڈ شاڈ ہیں
پروسیسنگ میں ابی مطلب میں پورے ایم پی میں آیا ہیلو ہلو ہیلو ہاں میں بولیی جی پے میں آیا آپ کو گوگل پے میں آیا
ہاں وہ ٹو سکسٹی سیون
اس کے بعد کچھ نہیں
نہیں
اس کے بعد کچھ دکھا رہا ہیں پروسیسنگ وغیرہ
ابی ٹو بی پیڈ ہاؤ دکھا رہا ہے
اچھا یہ وہ ہو جائے گا مجھے بھی ابھی ہے نا پروسیسنگ میں ون نائنٹی ایٹ
اچا پھر ہو جائے گا پھر اس میں لیکن کچھ پرابلم ہاں وہ
اس میں ہے پرابلم ابھی بھی ٹیکنیکل ایرر ہے
کچھ پرابلم ہیں اس میں لیکن بہت
پرابلم ہے لیکن یہ یہ اب کو پتہ ہے ہم کتنے اچھے سے ہم کتنے اچھے سے بات کر رہی تھی جب مسی کے سھ بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ
اسی لیے
ہاں اسی کی وجہ سے تب پھر نا کم کم تب پھر پانچ یا چھ پھر ہو گیا نا زیادہ زیادہ زیادہ اب اب ٹوینٹی ون اس میں ہے اسی زیادہ نیٹ چلائے گا ایک ہی پہ تب تو لوڈ پڑتا ہے نا زیادہ پھر ہو جاتا ہے اس میں
ہوں پتا نہیں اس میں کیا ری
تھا آپ نے
یزن ہے آج میں نے
آج کیا پکایا تھا وہ میں کران ہق
ہاں مجھے بہت پسند ہے مجھے لول آیا ہے ہاں اس کو پیر پیر اسی میں ڈالیا کیونکہ بچوں کو کو پسند ہے پنیر
اچھا ٹھیک
وہ مکسر میں کیا میں نے ہااک
ہمم اچھا ویسے اچھا ہو جاتا ہے اچھا مطلب اس کو بولتے ہیں وہ دگی تھاک ہمم وہاں پہ ہااک ملتا ہے باہر
نہیں وہ میں نے کشمیر سے لایا تھا سکھا کے ایک منتھ میں اتنا ہی کیا میں نے ہا اک کو سکھایا
اچھا ٹھیک وہاں پہ کیا کیا سبزی ملتی ہے بنگلور میں
اب سکھایا وکھایا اب آج پکایا کیونکہ بچوں کو بھی پینئیر بہت پسند ہے
دان
اس میں ہے نا آپ ڈائریکٹ
وہاں پہ مجھے لگتا ہے زیادہ بینگن وغیرہ ملتے ہیں نا
ہاں بڑے بڑے برنجلس ملتے ہیں نا بینگن مجھے وہ پس وہ بھی پس ہیں ہاں ہاں وہی والا ہے ہا اس کو یہ بناتے بھرتا بیینگن کا بھرتا اس میں مزہ آتا
مچھلیاں بچھلیاں پکاتی ہو وہاں پہ کہ نہیں
مجھے آتی ہے لیکن میں خود نہیں کھاتی ہوں بچپن سے نہیں کھاتی ہوں مجھے باقی سب آ کانا آ کانا آتا ہے لیکن یہ یہی نا نوڈلس یہ وہ پکاتی ہوں میں بچوں کو جو پسند ہے پیزا ویزا ہاں بریانی بھی
بنانا
ہوں
ٹھیک ہاں آپ نے پھر سچ میں آپ کو سارا آتا ہے
ہ پھر سیکھتا ہے نا انسان
م ستی کو آتا ہے
ہاں اس کو آتا ہے کیک بنانا ہے مجھ سے اچھا
سچ میں
اسی کو پہلے آتا تھا میں نے لاسٹ یار سے اس کے میدہ ضرورت ہوتا یہسٹ میدہ
اور
آج کون سی مشکل بات ہے سیکھنا وٹیوب کھولو نا
ہاں سچ میں ہاں اچھا مجھے آپ بول رہے تھے نا وہ بردر ان لو کا وہ کیا تھا فساد
ہاں پتا نہیں وہ بولتی تھی کچھ لڑائی ہو گئی نارمل پھر وہ چلی گئی لیکن اس نے اس کو پرابلم ہے نا وہ چلی گئی چلی گئی ان دا سینس وو گئی میکے پھر انہوں نے پوچھا بھی نے اوپر سے تمہیں پتا ہی یہ مرد لوگ کیسے یہ ایگوسٹک جب مارد ہو نا دو بچے ہیں
بیٹی تھی کوئی
بیٹی اور بیٹا ہاں وہ بولتا ہے میں نہیں آ کروں گا
خدا رام بچے بھی ہے نا اب اب ایٹ لیسٹ چکا سوچنا چاہیے تھا
میں نے بھی اس کو بہت سمجھایا میں نے بولے یہ اچھی بات نہیں اب نرمی ڈالو کیونکہ بچے بھی خراب ہو گئے اب اپنی مرضی جلی ککڑے دے وار کو اس کو بھی میں نے سمجھا اس نے بولا کیا وتنا برداشت کہاں مے اوپر اکیلے الگ وہ بھی الگ ہے نا وہ الگ ہے
اچھا ٹھیک تو آ
آج کل شادی مذاق بن گیا الله کی قسم جہاں لڑی اسھی کمپرومائز اچھا کرتے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں ہے اور جہاں لڑکا اچھا ہے نا عقے کا اس کو فنگرس پہینا چاہتی ہے لڑکیاں
ابھی نہیں ہے
ہوں
ہوں وہ کیسی تھی آپ کی
وہ ہیں تھوڑی ڈفرنٹ مجھ سے وہ ڈفرینٹ ہے مطلب اس کا وہ مزاج نہیں ہے جیسے میرا مزاج ہے نا میں نہیں بولتی میں اچھی ہوں مجھ میں بھی برائی ہے لیکن پھر ہوتا ہے نا کہ اب احساس ہوتا ہے مطلب بڑا ہے چلو کوئی نہیں وہ نا ضدی بہت ہے میں نہیں ہوتی ہوں ضدی میں نہیں ضدی ہوں میں خود سوچتی ہوں کبھی میں کیوں نہیں ضد کرتی میں نے کبھی نے یہ سوچا نہیں یہ مجھے فون نہیں کرتا میں کیوں کروں لیکن اب میں سوچتی ہوں مطلب یہ نہیں سوچتی میں کیوں میں جب مجھے ویلیو نہیں ملتا میں پھر دور ہی رہتی ہوں
یہی پوائنٹ ہے وہی ہرٹ ہوتا ہے ادر وائز مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے میں کروں یا وہ کریں
بچے مت بولتے ہیں پاپا کیوں گئے کہ نہیں
میرے
ہمم
وہ کہاں گیا ہم اکیلے آئے انیس تاریخ کو وہ ادھر تھا وہ اب آئے گا ہاں اس کو کچھ کام تھا ہمم یہاں ویسا نہیں ہے اچھا ہے مطلب سب سیف ہے میں ایسا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے کشمیر سے یہاں سیف ہے لیکن اب ہے نا اموشنلی انسان بھی ہو جاتا ہے اب ااال
کام ہے آپ جاؤ اس نے ٹکٹ وغیرہ کی تھی
ہاں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
وہ نارملی نکلے تھے اس کو نا تھوڑا بھی گس تھا ہے نا پھر اس نے سوچا چلا کہ کیا کرے میں مجھے بھی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں اس سے میں بھی اموشنلی سیٹ رہو گی ہوں دن بہ دن
ہمم ہاں
چلو آ شکر اللہ کا پھر بھی اب کت اتنے اتنے اتنے ریلیشنس ہیں جس میں اس سے بھی برا ہے شکر رباک کر کر الحمد اللہ اموشنلی انسان سٹرانگ ہونا چاہیے
ہاں مجھے بتاؤ بچوں کو فون کرتا ہے
وہ یہ ایگوسٹک ہے نا ایگوسٹک مین ایسے ہوتے نہ
ان کو بھی نہیں کرتا ہے
یہی کرتے ہیں کبھی کبھی تو ان کو کہاں ہٹائے اب غصہ ہر کس کو تمہارے میرے جیسا دماغ تو نہیں ہے سب کو مکسر میں
ہمم
پیس کر سپون سے کھلا آپنا سر
اب کب آنا ہے واپس اسی منتھ
اپنی اپنی مینٹلٹی اب دیکھو میں دیوار ایگا انشاءاللہ
ہمم
ہمم ہمم انشاء اللہ آئے گا ایسے آنا تو ہیں وٹ ای ور اب اللہ کی بھی ہوتی ہے یہ انسان سوچتا ہے اوپر یہ بھی امتحان لیتا ہے اور اسے کبھی آواز ہی آتی ہے
پتا ہیں آپ کہ یہ آپ کو فون نہیں کرتے ہیں
ہاں ٹائم ہونے والا ہے
چلو ٹھیک ہے کتنا ہو گیا
بائے بائے میں
دس منٹ ہو گئے کاٹو کاٹو
ا سب سامنے چھان ہو نہیں تو